ہلو اللام و علیکم
ہیلو
کیسے ہو
اور بتائیے جی
سب ٹھیک ہے امی ابو
سب کرہی آپ
سب ک گیا تھا اللہ کی جحمت ہے
ا ج آپ کے امی ابو جہاں آپ کے امی جان ابو جان بھائی جان اور بچے سب کہہرییے
سب ٹھیک ہے اینی وڑی سب ٹھیک ہے
اور بتائیے کہ
اور سنائیے کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے وسے اب لیٹ لیس ہونے جا رہے ہیں کچھ ہ مو آرام ہی کر رہ
آرام فرم آرام فرمرے اور ب
اچھا تو آپ کی یہ آن لائن اور یہ آف لائن شاپنگ ہے کیا راائے ہے کیا
دیکھو آن لائن آف لائن شاپگ ہمارے لیے اچھا بھی ہے اور دیکھو آن لائن شاپنگ ہمارے لیے اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے آن لائن شاپنگ میں یہ ہے کہ آپ نے کیا تھا
تو کین
آپ نے دیکھا ہوگا کہ آن لائن شاپنگ ہم کرتے ہیں تو ہم کوئی پروڈکٹ خرید ہیں تو ہمیں کئی پروڈکٹ ٹ پہ چھوٹ بھی ملتی ہے پیسے کی بھی بچت ہوتی ہے ٹائم کی بھی بچت ہوتی ہے
ہوں
اور برا اس لیے کہ ہم جو آن لائن شاپنگ کرتے ہیں کوئی بھی ہم پروڈکٹ کپڑا خریدتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں پھر وہ وہ پار سال ہمارے گھر پہ آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں تو اس میں کئی کوئی کپڑا آن لائن فون میں کچھ اور دکھایا جاتا ہے آتا کچھ اور ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کہیں اس کی فٹنگ بھی نہیں بیٹھ پاتی ہے کہیں وہ ہمیں کمفرٹیبل فیل نہیں کرا پاتا ہے اور آف لائن اور آن لائن شاپنگ سے ہم ٹائم کی بھی بچت ہوتی ہے پیسے کی بھی بچت ہوتی ہے آن لائن شاپنگ ہم گھر بیٹھے شو پہ سوپہ پیسے کر سکتے ہیں اور آف لائن شاپنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں گھر سے جانا پڑتا ہے یاترا کر کے یاترا کے پیسے دینے پڑتے ہیں پھر کہیں جاؤ تو دکانوں کو دکان دکانوں پہ بھیڑ باڑ زیادہ ہوتی ہے تو گھنٹے دو گھنٹے لگ جے پھر ہم
وہ تو ہوتی ہے پر یہ بتائیے کہ جو ڈیلیوری آتی ہے تو وہ ڈیلیوری بوائے اپنی ڈلیوری کے پیسے نہیں لیتا
لیتا ہے مگر وہ
تو آپنی یہک بولا کہ وہ بھی لیتا ہے سو روپئے لیتا ہے ایک سو بیس لیتا ہے ایک سو بتیس لیتا ہے جتنی دور سے آئے گا اتنی ج جتنی دور پہ گول مگاؤ گے پارسل اتنے اتنا ہی ڈیلیوری لیتا ہے تو اتنی بھی یہ ہماری اتنی ہم کسی بجار میں جائیں گے اتنی ہماری بائک میں یا کسی اس میں اتنی پیٹرول رہے گی تو یہ تو غط بات ہے کہ پیسے خرچ ہوتے ہیں
یہ تو آپ ارے میری سے نہیں یہ آپ نے بالکل صحیح بولا پر آپ نے یہ دیکھا ہوگا ڈیلیوری چارج وہ لیتے ہیں اگر ہم کریڈٹ کارڈ ڈبری کاٹی اس کو آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کافی ساری چھوٹ بھی تو ملتی ہے پیسے بھی نہیں بلکہ پیسے تو بچتے ہیں اس میں اور ہم آف لائن لیتے ہیں تو اس میں ہمیں جانا پڑتا ہے پھر ہم کپڑا پہن کے ہاتھ میں لے کے محسوس کر کے اگر ہمیں
ہم آف لائن شاپنگ کرتے ہیں تو ہم کپڑے کو دیکھتے ہیں پہن کے بھی دیکھ لیتے ہیں رکھ سک کے بھی دھ لیتے ہیں کپڑا بھی چھو کے دیک لیتے ہیں اور پوری بات جیسے کوئی رینج بتاتا ہے اس میں سے کم بھی کروا دیتا ہیں اور یہ سب اس میں نا آن لائن شاپنگ میں نہیں ہوتا ہے فکس پرائز ہوتا ہے اتنا ہی دینا پڑتا ہے نا ایک کم نہ ایک زیادہ
آف فر
جی بالکل صحیح فرما رہے ہو بالکل مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ زیادہ تر آف لائن شاپنگ آن لائن شاپنگ کرتے ہوںے آپ مجھے ایسا لگ رہا ہے جس لیے آپ لن آن لائن شاپنگ کی برائی نہیں سن رہے ہو میرا ماننا یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آن لائن شاپنگ میں کپڑا اچھا بھی نہیں آتا ہے کبھی خراب بھی آ جاتا
پروڈکٹ بہت بےیکار آتے ہیں آن لائن آن لائن پروڈکٹ تو بہت بےیکار آتے ہیں کپڑے سب سے زیادہ بےکار آتے ہیں جیسے کہ آ کچھ اور منگا ہوئے جیسے میک اپ وغیرہ یا کچن کا سامان ہے وہ سب ٹھیک آتا اور جیسے کلوت کپڑے منگاتے ہیں وہ تو بےیکار آتے ہیں میں نہیں منگاتی کپڑے وغیرہ
دیکھو ابھی ہم نے کبھی کچن کا سامان تو منگا ہی نہیں کیونکہ ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی کیوںک ہمارے گھر کوئی بیوی ہے نہیں اور ہم الگ رہتے نہیں جو گھر والے لاتے رہتے میں نے کبھی کپڑے منگائے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کوئی کپڑا اس پہ کچھ کلر کچھ اور دکھایا جاتا ہے آتا ہے تو کچھ اور آتا سائز ہم اس میں ہم اس میں سائز دیتے سائز میں بھی دقت آتی ہیں
سائز کے تو اس میں وہ لکھے آتے نا ایم ایس ایم وہ تو آپ کی مرضی ہے آپ کون سا کرنا ہے تبھی وہ ویسا آئے گا آپ ایل کرو گے تو لونگ آئے گا ایس کرو گے تو چھوٹا آئے گا ایم کرو گے تو میڈیم آئے گا وہ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کرنا کیسا ہے
چلو ہم تم ہم تو آف لائن شاپنگ کریں گے ہمیں تو آف لائن اچھا لگتا ہے
آپ کو اپائن اچھا لگتا ہے تو آف لائن اچھا سب کو ہی لگتا ہے کیونکہ جو پیسے
سنو سنو سنو آپ نے یہ صحیح بولا آف لائن ایسے ہم نے ہمیں آف لائن سے ہمیں یہ فائدہ ہے آف لائن سے ہمیں یہ گھاٹا ہے کہ جیسے ہم کہیں شادی پارٹی وواہ میں جا رہے ہیں تو ہمیں کپڑے آن لائن کر کے منگائیں گے تو ڈیلیوری سات دن میں کوئی پندرہ دن میں آتی ہے تو اس کے لیے ہم ویٹ نہیں کر سکتے جی ج ہم آف لائن شاپنگ کریں تو ہم ترنت کپڑے خرید کے کہیں جا بھی تو سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے پاسب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں
آف لائن شاپنگ بہت پرفیکٹ ہے ہمارے لیے ہمیں آف لائن ہی شاپنگ کرنی چاہیے ا تو آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو اس سے مطلب ٹائم کی تو بچت ہوتی ہے اور پر نہ اس پہ کپڑے ٹھیک نہیں آتے ہیں میرے تو میں نے جتنے منگایا ہیں وہ بے کرارا ہیں اور ریٹرن کا ریٹرن کرتے ہیں تو پیسے بھی کچھ زیادے پت دے ہی آتے ہیں
میرے میرا ماننا تو یہ ہے کہ آن لائن شک لڑکیوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بنایا ہے جو کچھ لوگ
اس میں سب کچھ ملتا ہے لڑکوں کا بھی سب کچھ ملتا ہے
ان کے لیے یہ اچھا رہتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ کوئی جو بھی لڑکی یا لڑکا ہے لڑکی ہے جو دکانوں پہ جاتے ہیں تو لوگ کچھ ویسے بھی ہوتے ہیں کچھ چ چھیڑ چاڑ بھی کر دی تھے میرا ماننا یہ ہے کہ لڑکی اورورت گھر سے ہی آن لائن شاپنگ بھی کر سکتی ہیں تو اچھا ہے مگر اس میں یہ ڈاؤٹ ہے کہ آن لائن شاپنگ کر تو لو پر سائز نہیں آتا ہے صحیح نہ کپڑا صحیح آتا ہے پھر بع میں ریٹرن کرتے ہیں تو پیسہ بھی صحیح سے نہیں آتا ہے اس لیے ہمیں گھاتا ہی گاتا ہے اور آف لائن میں ہمیں آف لائن ہمیں فائدہ بھی ہے اور گاٹا بھی آ نے دیکھا ہوگا ہم
آف لائن میں ہمیں آف لائن شاپنگ میں ہمیں ہمیں کوئی بھی گھاٹا نہیں ہے بس اتنا گھٹا ہے کہ ہمیں وہاں جانا پڑتا ہے دھوپ میں نکل کے اور کرایہ وغیرہ پیٹرول کا پر آف لائن شاپنگ سے یہ بھی فائدہ ہے کہ ہم گھوماتے ہیں کچھ کھا بھی آتے ہیں پر آن لائن میں تو یہ نہیں ہوتا ہے گھر بیٹھیے بس ایک منٹ میں کلک کیا آڈر ہو گیا چار پانچ دن میں پارسل آ گیا اور آف لائن کریں گے تو ساتھ ہی ساتھ اپنا وہ لے کے آئیں گے
یہ آپ صحیح بول رہے ہو کچھ لوگ واگ تو ایسے ہوتے ہیں جیسے کچھ لڑکی شاپنگ کرنے تو کم جاتی ہیں کھانے زیادہ جاتی ہیں دیکھا ہوا آپ نے زیادہ تر کچھ لڑکیاں تو گول گپے کاتے ہیں
کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو شاپنگ سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ پہلے کھے کی سوچتی ہے میرا ماننا تھا تو یہی ہے کہ ہمیں لڑکیوں کو بھی سمجھوانا چاہیے ہ سمجا ن
کچھ لڑکیاں نہیں لڑکے بھی ایسے ہوتے ہیں لڑکیاں تو وہ کھاتفی ہیں چلو ایسے پانی پکوڑی کھائی چولہے اٹورے اور لڑکیاں کیا کرتے جاتے ہیں نا تو تیرے سگریٹ لیتے ہیں آاتما
ان شاء اللہ میرا مننا پ ہے میں تو دونگ پان کرتا نہیں نہ میں کسی کو کرنے دیتا ہوں اور کوئی کرے گا تم اس کو اس سے منع کرتا ہوں بھائی میرے میرے پاس بیٹھ کے یہ مت کر اور غلط عادت کسی کو نہ دینی چاہیے تو یہ اچھا رہے گا ایک کیا ہے دھڈ پان ن سا آب نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ تو نہظا کہ اس ق در آپ ہی ہو جاتے ہیں کہ سب اٹے ایک بوتل لی پھر وہ نشے میں مست کئی بیوی کو مارتے ہیں کہیں بچوں کو مارتے ہیں نہ تو ان کے بچے پڑھ پاتے ہیں اور نہ نہ ہی بچوں کا کوئی فیوچر رہتا ہے وہ بچے ویسے ہی رہ جاتے نا ان کبھی کا
جو ویکتی نا شراب پیتے ہیں اور کٹھور ہوتے ہیں نا ان کے بچے اچھے بہت زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں
یہ تو یہ تو اللہ نے چاہا اس لیے ہوتا ہے مگر ان کو اچھی پرورش نہیں مل پاتی ہے پڑھنے کے لیے کتاب کاپی پینٹ ڈریس اتیاد چیز پراپت نہیں ہو پاتی نہیں م نسی میں ہی رہ جاتے ہیں
پتا ہے آپ کو جس کو نا ہر چیز ملتی ہے نا وہ کچھ کر بھی نہیں پاتا ہے اور جس کے لیے کچھ جو چیز اپلبد نہیں ہوتی ہے تو اسے کمی لگتی ہیں تو وہ اپنے ہاتھ کچھ کرتا ہے پھڑتا ہے لکھ یہ یہ سمجھتا ہے کہ ج مجھے نہیں ملا ہے وہ میں خود خریدوں گا خود اپنے پیسوں پ پیروں پہ کھڑا ہو کے اپنے پیروں سے کھڑے
سنو سنو سنو یہ تو آپ صحیح بول رہے ہوگی نہیں ملتا ہے تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کچھ لوگوں کی آرھک استھتی زیادہ خراب ہوتی ہے تو وہ بچوں کو پڑھا نہیں پاتے ہیں نہ کے لیے کوئی چیزوں کو نہ ان کے لیے چیز اپلبد کرا پاتے ہیں تو کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ تو پڑ جاتے ہیں کچھ ان کے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں چوری چکاری ایسی چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں وہ بھی
وہ سب ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں مجبوریوں کی روڈ کرنا پڑتا ہے پرستتوں کے آگے کچھ نہیں دکھتا ہے انہیں خود کا فیوچر
آپ نے یہ بھی دیکھا ہوا کہ کچھ لوگ باگ تو ایسے ہوتے ہیں لڑکیوں سے ہی پیسے ہڑپ لیتے ہیں
ہاں بات کر کے بول دیتے ہیں میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں پیسے ڈال دے پیسے مانگ لیتے ہیں
ایسا ہوتا ہے ہمیں سب سے سمل کے ہی چلنا چاہیے آج کل آج کے زمانے میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے
بہت اب بائی ہے جو اپنا خود ہوتا ہے نا وہ بس اپنی فیملی ہوتی ہے اور کوئی کسی کا نہیں ہوتا چاہے کوئی کوئی بھی ہو کتنا بھی پیارا ہو کیسا بھی ہو سب دھوکا دیتے ہیں
جھانسا دے کے اس کو پھسا لیتا ہے پھر پیاری پیاری باتیں کر کے اس کو لوٹ لیتا ہے تو لوٹنے کے بعد میں جب اس کا من بھر جاتا ہے تو اس آدمی کو چھوڑ بھی دیتا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے اور میرا من میرا ماننا ہے یہ کہ ہمیں لڑکیوں سے تو زیادہ طرح دوری دینا چاہیے یہ اچھا رہے گا
ہاں دوری را گملہڑ کی ہ سےے
کیونک یہ چوڑیل ہوتے ہیں زیادہ تر
ہاں صحیح بول رہے ہیں
ہاں کیونکہ کچھ لڑکیاں تو زیادہ تر لڑکوں کے ساتھ پر کرتی ہیں لڑکوں کو لوٹ لیتی ہیں لڑکیاں لڑکوں کو لوٹ لیتی ہیں ان کو کھا جاتی ہیں ایک طرح سے ان کا فیوچر کھا جاتی ہیں ان کو بدنام کر دی
چلو ٹھیک ہے مجھے آپ سے بات کر کے اچھا لگا خدا حافظ
اللہ نے چاہا تو دوبارہ بھی بات ہوگی آپ سے ان شاء اللہ خدا حافظ